جی
جی معاف کیجیے جی جی اور سب ٹھیک ہے جی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
ہم کو کھانے میں بھی مرچ پسند نہیں آتا
اور ہیلو
جی جی
اپکو خانے
ہمیں تو بس ہاں چکن وکن یہی سب بہت زیادہ پسند ہے
اور میٹھے میں
میٹھے میں تو ہمیں سینا ہے مطلب مجھے میں زیادہ ساری مچھ ہی لک سب چھوڑ کر اچھی مٹھائی د پسند ہے
اگر کبھی ادر اسٹیٹ میں ادر پلیس میں جائیں تو سب سے پہلے کیا کھانا پسند کریں گے
ہم کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے تو نارھ میں اگر اچھا مل گا وہی
ہ
ویسے بہت بات ملتے ہیں
اچھا
ہم ویج میں کھے میں پنیر پسند ہے زا رائس پسند ہے ایسے چھولا بھٹورا ڈوسا باقی اور دال
اچھا اچھا مجھے تو سب سے زیادہ ساؤتھ انڈین ہی سب سے زیادہ میرا فیوریٹ فوڈ ہے ساؤتھ انڈین پتا نہیں
ہاں ساؤتھ انڈین تو بڑھیا رہتا ہے
ساؤتھ ساؤتھ انڈین اور پنجابی فوڈ بھی مجھے پسند ہے
اچھا اچھا آپ نان ویج بھی لیتی ہیں سے لیتے ہیں نا
نہیں میں نے کبھی نان ویج نہ کھایا ہے نہ کبھی لیا ہے
اچھا اچھا بچے ک نہیں کھاتے ہیں
ہمارے پورے خاندان میں کوئی نان ویج نہیں کھاتا
اچھا اچھا نہیں بہت سے لوگ کیسے ہیں ہسبینڈ کھاتے ہیں وائف نہیں کھاتے ہیں جسے رہتا ہے
نہیں نہیں میرے ہسبینڈ کھاتے تھے کیونکہ وہ فورا مطلب سات سال فارنر میں رہے ہیں رشیا میں رہے ہیں اس لیے وہ کھاتے تھے باقی ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں کہتا مطلب میرے جیٹھ ہو میرے
تو پھر آپ بناتی بتاتی بناتی تو نہیں ہے گی نا وہ بازار سے منگا لے لیتے ہوں گے اچھا
میں چھوتی بھی نہیں ہوں وہ نان ویج می ویج سب کچھ وہی وہ کرتے تھے مطلب وہ باہر سے ہی بن نہ کسی دوست یار کے یہاں بناتے تھے گھر کے اندر نہیں بن سکتا تھا
اچھا مطلب وہی دو دوست یار بھی تھ من جائے وہیں کھا لو
تو وہ وہ جب بناتے تھے تو وہ اپنے حساب سے ہی مطلب وہ کرتے تھے ان کو وہ بہت اچھا بنا لیتے تھے نا اس لیے
اچھا بچوں میں بچے انٹرسٹگ نہیں ہیں سب میں نان وج
وہ بھی ویج ہی کھاتے ہیں نان ویج کبھی ہم لوگ نے کھلایا نہیں ہم لوگ کھا ہی نہیں سکتے
چلیے ٹھیک ہے اور اپنا اپنا وہ ہے کیسا ہمارے چٹا پلیس وہ بس ان کو ویج ہی پسند ہے بہت زیادہ کہ ان کی وائٹ اچھک جاتی ہے ان سے کہ ویج ویج ویج ویج ہے ہم لوگ کو تو دیکھو
بہت سے لوگ ہیں جو صرف ویج ہی کھاتے ہیں نان ویج چھوتے تک نہیں ہے
ویسے آپ لوگ کا جو کھانا رہتا ہے سبزی دال وہ کچھ الگ ہی ٹیسٹ رہتا ہے ایک تو جیسے کہ میری فرینڈس وغیرہ نہیں ہیں اچھا تو الگ ٹیسٹ ہے تبھیگ وگ ڈالتی ہیں جیسے اچھے سے بگارنا بڑھیا رہتا ہم لوگ کا بنتا اچھا ہے
ہم مجھے ایکچولی کھانا بنانا نہیں آتا تھا مجھے کھانا بنانا میری مدر ان لو میرے پتی نے سکھایا ہے یہاں تک کہ ایٹ لیسٹ مجھے دال چھونکنی نہیں آتی تھی
ہاں
اب اب جو ہے اب مجھے دال چھونکنی آ میرے ہسبینڈ کی جو دال چھونکتھی تھی وہ اس میں ایک گھنٹہ لگتا تھا
اچھا رائی وغیرہ کڑی پتا یہ سب دال وال
وہ کہتے تھے وہ جب بھی کھانا بناتے تھے اگر وہ تین بجے سے بنائیں گے تب کہیں جا کے پانچ بجے ان کا کھانا بنتا تھا
وہ کہ وہ ان کے کھانے کے تو خیر دیوانے تھے وہ کہتے تھے کہ کھانا جتنا دھیمی آنچ میں بناؤ گی دیویا اتنا اچھا کھانا ٹیسٹی بنے گا تمہارا
جیسے پہلے کے لوگ چولہے بناتے تھے کھانا اس کا سواد بھی کچھ الگ
ہاں اور وہ مٹی کے برتنوں بناتے تھے تو مٹی کے برتن توں کی آج بھی جو ہے بناتے ہیں وہ سو سندھا بناتا ہے ہمارے گاؤں میں آج بھی جو ہے
ہاں ہم لوگ کے گاؤں ان کے ہی کھانے کی بات ہی اچہی ہے
کیونکہ وہ سونداپن مطلب وہ سچ میں ٹیسٹی ہوتا اور وہاں پہ گھر کا گھی یوز کیا جاتا ہے
کھالو تو مزہ آتا
گاؤں کی ایکچولی گاؤں میں جو کھانا بنتا ہے وہ شدھ ہمارا پیور مطلب گھی سے بنتا ہے اور ہم لوگ کیا ہے کڑوا تیل ریفائنڈ یہ سب یوز کرتے ہیں
جب کے رفائنڈایک دم کچرا
اور ریفائنڈ سب سے زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے
ارے ہماری ایک ہے نیبرس
ھمم
نیبرز کے کھڑا مسالہ پسا پسایا منگواتے ہے ان کے آج بھی سے انسٹاگرام پے ان کے ان دال سبزی کھانے کیلئے جاتے ہیں اتنا ٹیسٹی
ھمم کیونکی سب کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا اب جیسے اب پہلے ہم جیسے دال نہیں چلے لیکن اب جب دال چھونک چھونکتے ہیں تو اسمیل آتی ہے مطلب تعریف کرتے ہیں لوگ
ایسے میں سواد نہیں آتا ہے کھانے
سلبٹے میں پیسا ہوا جو مسالے کا سواد ہے نا وہ مکسی میں کبھی نہیں آئے گا
ہاں اور چٹنی وغیرہ بہت بڑھیا رہتی جیسے میں ہم لوگ جس اس میں پیستے ہیں مکسی میں اسی کے مطلب رہتی یہ ٹھیک ہو اتنی جتنی سلبتے
ھمم سل کی بات ہی الگ ہوتی ہے
تو پہلے کے لوگ کیوں اتنے ہیلدی رہتے تھے ایسی وجھے سے رہتے
اسی لیے رہتے تھے کیونکہ وہاں پہ پیور جو ہے سبزیاں ملتی تھی اور پیور جو ہے دودھ اور گھی ملتا تھا آج کل کی سبزیوں پھل دیکھ لیجیے آپ اس میں انجیکشن لگا لگا کے لیا جاتا ہے
اس میں کچھ رہتا نہیں ہے آج کل بس آدمی کھا رہا ہے ارے ہم آج ہی ایک بار بتا رہے ہیں ہسبینڈ کے لیے ہم نے تورئی بنائی سمجھ لیجیے گلی نہیں اور ترئی جو ہے کڑھائی میں گل جاتی ہے ذرا دیر میں اور تھی ایک دم پتلی جبکہ چھیلکا ایک دم اسے پلر سے ہی چھیلتے ہیں پلنگ والے سے بالکل سفید سفید گودا نکلتا ہے جلدی گزاتی ٹیسٹی آ رہئی ہے کڑھ بنائی ہو گلی پھر ہم نے اسکو کوکر میں پانی ڈالا ہم نے اس میں کہ پانی کی کوئی نیٹھی نہیں رہتی تورائے میں اور چڑھا دیا میں بھی پ ی رہی پندرہ منٹ تب بھی وہ نکلے اور اس کو تمہیں نہ چلائیں گے اس کو ان نے کہا پھینک دیں گے پتا نہیں اس میں کون سا انجیکشن لگا ہو کیا ہو تو گم ہی رہی ہے تورئی
کیمیکلس ملے رہتے ہیں اس لیے وہ لگتی پکی پکی ہوتی نہیں
ہم لائے تھے ترائی پتلی تھی ایک پتلی توائی اچھی مانتا
ہمم
اور گرین گرین بنتی بھی ہے پتلی والی توریی وہ ایک دم کالی بھی ہو گئی کلر سے
یعنی اس میں کیمیکل ہے کیمیکل تھا
کہتا گلی بتائیے کوکر میں نہیں گلی تورئی جبکہ لوکی تورئی تو ایک سی مٹی میں ملاوٹ
ہاں
اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی ہم تو کڑھائی ہی بناتے لوکی ترائی یہاں سب
یہ سب اس کو کڑھائی کی ضرور وہ کوکر کی ضرورت نہیں کڑھائی میں پک جاتی ہے آرام سے
آرام سے ہم نے پلٹی کوکر میں ہم نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں کیایا پھر ہم نے پنیر اور دال بنایا تھا وہ دیا کااپن کا
ہ آج کل تو کچھ چیز
شریر بہت خراب ہے ہر سیزن میں تو ہر چیز ملنے لگی ہے پر گوبھی دیکھیے ہر سیزن میں اور سائڈ سٹائڈ اندر چل آتیے
ہوں لیکن آج کل دیکھو ہر چیز میں ایسی ملاوٹ اب آپ بھی دیکھو ایک نیوز آ رہی ہے کسی لڑک پانی میں بھی اب چوہے لوگ چوہ تیجاب میں لا رہے ہیں پانی میں بھی جو ہے کیمیکل ملا رہے ہیں
بتائی گے پر ہم لوگ کے انر خود کا آر لگا ہوا ہے کوئی دقت نہیں پر پوری طرح سے ڈیپینڈ ہو جائے جو ہم لوگ کی باڈی کو ملنا چاہیے وہ بھی مل پاتا ہے آگے سے
اب جیسے انسان باہر جائے اب آپ کہہ رہی ہیں اور اب باہر جائے گا تو اپنا اورو نکال کے تو جائے گا نہیں
تو جائے گا نہیں وہ تو بلیس لے لییے خریدے گا بوتل ہی کوئی نہ کوئی خریدے گا
ہاں بسلری یا کوئی بھی بوتل پانی کلے گا ہی اگر ایسے ہی لوگ اس طرح سے کرنے لگے تو پھر بچے گا کیا انسان جینا پھر تو پھر انسان جینا ہی چھوڑ دیں
ارے میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں ان کا باغ تھا آم کا ہم لوگ جاہتے تھے سمجے وہ عام خوش پوچھی گئی تھی کہ کتنی مہنک زیادہ وہ کھا لے تو مست ہو جائے ای آم کھاکے اور یہی پکے بھی تو رہتے بولتنے ٹسٹیی ہیں بھائی پھر بھی اوپر سے پاکے رہتے ہیں آم جو ہے وہ اتنی سحت ہے ہر چیز دوات ہے اا حلہ
وہی تو مطلب آج کل نہ کھانے کی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز اچھی ہے تو
تبھی نے بیماری پکڑ ل تبھی
اسی لیے بیماری بڑ رہی ہے اسی لیے جو ہے جب انڈیا میں اتنے گھٹالے ہو رہے ہیں اتنی یںکد ہو رہی ہیں تبھی تو فورن کنٹری والے انڈیا کا فائدہ اٹا رہا ہے
بالکل اکان ہے اور دیکھیے باہر فورن سے کوئی بھی سامان یا چ وغیرہ اور بھی آتے ہیں پزا بیس وغیرہ وہ اس کی بات بھیشی رہتی ہے یہاں پہ دیکھیے ہم تو ان میں بچوں کو پزا وغیرہ دیتے ہیں تو گھر میں بینی کرناتے ہیںاز میں باہر سے لاتے ہی نہیں فروزن والے فروزن فوڈ جل گئے فروزن فوڈ بہت نقصان دہ
آپ کے بچے پھر بھی مان جاتے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے وہ تو مانتےنہی نہیں ممی ہم باہر ہی سے کھائیں گے
نہیں ہم ہم باہر کی طرح بناتے ہی ہیں باہر سے اچھے ہی بنتا ہے جسا چاہتے
نہیں وہ تو ہے کہ پزا وزا جیسے گھر میں بناؤ تو باہر سے اچھا ہی بنے گا پہلے ہم بھی بہت بناتے تھے ج بٹ اب جو ہے جب سے یہاں میرا سفٹ ہو گیا ہے گھر میں پہلے ہاں میں پہلے کہیں اور رہتی تھی سسرال میں رہتی تھی تو جیٹھ جیٹھانی نے وہاں سے نکال کے تب میں نے خود کا گھر لیا اپنا تو اب جب یہاں اکیلے ہو گئی ہوں پتا کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ان لوگ کا اب یہ لوگ کہتے ہیں شام کا ناشتہ ان لوگ کا موسٹلی باہر کا ہی ہوتا ہے
اگر کی بہت صاف ہے
بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور جب کبھی جیسے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جائے تب یہ لوگ جو ہے وہ تو خیر میرا بیٹا تو خیر کرکٹ کرتا ہے تو اس کو ایگ ویگ کھانا بہت ضروری ہے تو وہ جیسے پروٹین وائز تو تو وہ جو ہے سنڈے کو مطلب ہفتے میں تین دن ایسے ہوتے ہیں بتا دیا کہ اس دن کھاؤ اس دن وہ کھاتا ہے ایگ باقی دن نہیں کھاتا تو باقی دن سویابین بری وغیرہ جو وہ کھاتا ہے سویابین بریی ہے یا جو پہلے سکتے تو ہم لوگ پتاہ نہیں آپ جانتی کہ نہیں س
نہیں نہیں ستو ہمیں بہت پسند ہے لیجیے آدھا آدھا کلو کا ایک کلو لا چکے ہیں ہمیں بہت پسندستو ہمیں سویا بری جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ تو بہت ہی پسند ہے
ہاں تو وہ مجھے بھی بہت پسند ہے تو ستو وتو جو ہے یہ لے کے ہم لے کے آئے ہیں تو س وتو کھاتے ہیں وہ ستو سے بھی باڈی بنتی ہے چنے کے سات
سویا بڑی سے تو قیمہ بہت اچھا ہے سویا بڑی کا بنتا ہے تہری وغیرہ بناتے اس میں ڈھال دیتے ہیں بہت
ہاں لیکن ہم یہ جو ہے شام کو جو ہے میرا بیٹا ہے کوکنگ بہت اچھا کر لیتا ہے پندرہ سال کا ہے شام کو ہاں تو وہ پاپا کو ہی پڑھا ہے وہ وہ بہت اچھا کوکنگ کرتا ہے تو شام کو موسٹلی جو ہے کوکنگ شام کو جو ناشتا ہوتا وہ ان کی بہن جو ان کی دیدی انہیں سے بنواتی ہے ممی آپ مت بنااو یہی بنائے گا تو شام کو جیسیے نیوٹ ا سویا چاپ ہوتا ہے تو یہ جب بناتا ہے تومینیز اور سوس سو مطلب سب کچھ